السلام عل وعلیکم السلام م جی الحمد اللہ دوؤ
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی
اور تھ آپ
کچھ نہیں یار بہت پرری چیز ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے پانی تو کیا پانی وانی سے گ روب جا بنانا تھا اور کیایا سر بہت بہب بد شربت ہاں ابھی کیا گرمی ہے نا یار گرمی میں چائے وائے کی کوئی اچھا کرتی نہیں ہے میری
جی انسان انسان کو پانی فلٹر کر کے پینا چاہیے پانی بھی تو اپ کتنا زیادہ
ہ بالکل بکل نہیں نہیں میں کیا سربت میں نا جو واٹر آتا نا وہ پیوریفائر وہ یوج لیتا ہوں پن مطلب کمپرمائز نہیں کرتا م سے کیا کہ رہے ہو
وائس بریک ہو رہی ہے آپ کی
کوئز بریک ہو رہی ہے کہ نہیں نہیں نیٹ ورک تو صحیح ہے یار
ہاں جی آپ بولیں کیا بول رہے تھے آپ
اس میں پیوریفائی واٹر ڈالتا ہوں اس سے کیا کیڑے مکوڑے نہیں آتے نا اس میں جوھوٹےوٹے کٹڑو آتے ا نہیںیا تو اس سے پیٹ وغیرہ صحیح رہتا ہے
اب پرانے ٹائم میں دیکھو نا پانی کی کتنی زیادہ قلت
جی جی
س کرتے ہو جی جی اتنی دور سفر کرتے ا کے لوگ پانی لے کر آتے تھے کے وہاں سے
اپن ہوتا تو پتا نہیں کیا ہوتا اس ٹائم اپنا
ہاں بالکل چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس تو ساری سویدھائیں ہیں ہمیں اتنی زیادہ پریشانی نہیں اٹھے پر
صی ہے دیکھو اپن کو کیا پانی بچانا بھی چاہیے کیونکہ اپن دیکھ رہے کہ یار
جی جی پانی کو انسان پانی کو انسان کو سیو کرنااہیے چیز اتنا ہو سکے کیونکہ لوگ نا دیکھو موٹر چلا کر چھوڑ دیتے ہیں ٹنکی آن کر کے چھوڑ دیتے
ہاں جی ہاں جی بالکل یہ تو نہا اگر اپن پانی نہیں بچائیں گے تو یار پھر جیئیں گےسے کیکہ جل ہی جیون ہے دیکھو
جی بالکل
جل نہیں ہوگا تو پھر جیون کیس ہوگا اپنا
بالکل بالکل جتنا ہو سکے پانی کو سیو کرنا چاہیے جی جی ہاں مجھے پسند ہے
پسند دیک کیا آپ ب بناتے ہو کہ نہیں بناتے آپ
امی بنا لیتی ہیں گھر پہ
اچھا ایں بنا لیتی ہے ہاں صحیح ہے ایں بنا رہی کیا بتا مطلب اپنے ماتا پوڑی کرنے سے
جی مجھے تو اتنی ساری چیزوں کی نالج نہیں ہے نا میں
اچھا اچھا سیکھ جاؤ گ دیکھ دیکتے ان شاء اللہ میں تو دا کرا آپ کے لیے میں دیکھو پہلے تو ایک پتی لےتا ہ جگ ل ککو اس میں آپ اب اس میں کیا بولتے ہیں دودھ بھی ڈالتا ہوں چلڈ والا اور ہاں پھر اس میں جو آئس کیوب رہتی ہے وہ ڈال تا ہوں پھر شوگر ڈال دیتا ہوں
پھر چینی ڈال دیتے
ہاں ہاں ہاں پھر روب جا ڈالتا ہوں ہے نا ہے نا ہاں ہاں پھر اس میں مطلب ڈرائی فروٹ بھی ڈالتا ہوں مے ڈرائی فروٹ میں بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے
اچھا ہاں ڈرائی فروٹ ڈال دو اس میں چیریز ڈال دو
ہ نہیں چاؤمین واؤمیین ہی ڈلتا ہو س میں کیا کہ رہا ہو چری بول رہے ہو کیا نہیں میں مجھے لگا چاؤ میں ڈالا
نہیں نہیں مجھے پتا ہے کہ چامین وغیرہ نہیں ڈالتے
دیکو اتنی پیار محبت سےا بنا رہا ہوں بگاڑ رہا ہوں مطل چاؤمین ڈال ہے نا پھر اس میں اپ پیوریفائی واٹر ڈال اس کو مکس کر کے تمہاری قسم جو لجت جو جائےقا آتا ہے اس میں خطرناک
ہاں بالکل انسان کو پانی جتنا ہو سکے نا پانی کو سیو کرنا چاہیے دیکھو پانی کتنا زیادہ لوگ ویسٹ کرتے ہیں اور پرانے ٹائمہ دیکو پانی کی کتنی زدہ قلت ہے ہوا کرتے تھے اور لوگ اس اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے پانی کو سیو نہیں کر رہے ہیں آج کل ہمیں جتنا ہو سکے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے
ہاں جو اپن ویسٹ کرتے ہیں فالتو وہ نہیں کرنا چاہیے اپن کو ہاں میں لوگ آھر کرتا ہوں کوئی اگر نل وغیرہ کھلا رہ جاتا نا یا تو خود ہی بند کر دیتا ہوں اور اور جیسے نکر پت نا یا کوئی موٹے ووٹے چل رہی ہے اندر سے تو اس کو بولتا ہوں بھائییار موٹر بند کر د ویسٹ ت جرا پانی
ہاں صحیح ہے بالکل
وہی تو نا کیونکہ اپنی تو بچائیں گے دیک وہ پانی یار
جی اور ہر چیز کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے پانی کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا
کا حساب لے رہا ہے
اب دیکھ لوگ وسو بھی بنات کہ ن تو پانی کتنا ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں
اچھ
میں بھی یہ چیز آئی کہ کہ تمہ پانی کا ایٹ لیسٹ کم سے کم ویسٹ کم یوز کرو کم ویسٹ کرو بالکل ہلکی نل آن کر
ب ہاں ہوئیت ہے نا
جی
پانی تو اپن میں دیکھتے ہیں یار کہ بچارے جانور وغیرہ کو پیاس لگتی ہے تو وہ بھی پانی پیتے دیکھو
جی جی اب تالابوں کو لوگ گندہ کر دیتے ہیں کوڑا کچرا پھینک دیتے ہیں وہ پانی جانور پیتے ہیں اور کتنی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں جی تو اس چیز سے ہمیں بچانا ہے
انشاء اللہ میں کوشش کروں گا اور دوسروں کو بھی سمجھاؤں گا آپ بھی کرتے ہو کہ مطلب سیونگ کرتے ہو کیا واٹر کی اچھا اچھا
جی اور میں تو ایک میں تو اسکول ٹیچروں نا میں بتاتی ہوں بچوں کو ایٹ لیس پانی کم سے کم
الحمد للہ آپ ٹیچر ہو
جی جی میں ٹیچر ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو اویئر کر سکوں کہ پانی ٹیسٹ کریں جتنا ہو سک کریں
جی جی صحیح بتانا چاہیے بچوں کیہ بچے تو آگے آنے والی نسل ہے وہی سیکھیں گے جبھی تو بالکل بالکل وہ سیکھ دیکھیں گے جبھی تو آگے پرکرتی چلے گی
جی آپ بتائیں
میں تو یہی بتاؤں گا دیکھو زیادہ سے زیادہ سیونگ کرنی چاہیے پانی کی اور پانی کو خراب نہیں کرنا چاہیے آج اپن کرتے ہیں نا اپن کہیں نہانے جاتے ہیں ہے نا تو اپ ایک بالٹی کی جگہ دو بالٹی پانی تین بالٹی تو آ ل کو کم پانی سےیکھو نہانا چاہیے
بالکل بالکل
اور کم مطلب گھر میں بھی آ نہ یہ نیم لاگو بنے گ یار
اب دیکھو نا پرانے ٹائم پہ تو کب لوگ بارش کا پانی بھی بچاتے تھ تو بارش کا پانی سیف کرتے تھے سنا ہوگا آپ
وہ تھا نا روف انٹوپ کون سی ہوتی
ہاں ہاں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بارش کا پانی کتنا سے بارش کا پانی اچھا بھی ہوتا ہے کیمپین دا پانی بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ سیب پانی کی بہت زیادہ قلت ہوا
اور یہ بھی رہتا ہے کہ پرانے لوگ ہیں نا زیادہ سیونگ کرتے پردیش کی
جی پرانے لوگ بہت سیونگ کرتے تھے کیونکہ اس ٹائم کیونکہ آج کل مل رہی ہے نا چیزیں اب انسان کو قدر نہیں ہوتی ان چیزوں کی جو مل رہی ہوتی ہے
وہی تھا نا انسان قدر نہیں کرتا صحیح یاات کرو ہی ہے یہ بات دل کو چوروری ہے مے نہیںاں دیکھو اپن دیکھو کیا بولتے ہیں آج کل جو لوگ ہیں نا وہ دنیا داری میں اتنا گھس گیا کہ اس کو قدر نہیں رےھو پانی کی بھی
بالکل بالکل روزمرہ کی لائف میں انسان اتنا بزی ہو گیا کہ انسان کو ان چیزوں کی قدر
وہی تو ہے نا اب پرانے لوگ جو بتاؤ کیا کرتے تھے بچارے وہ ہر چیز کی قدر کرتے تھے وہ پانی بھی سی بچ پیٹ کرتے تھا تو پیٹ لگا
ہاں ایک وہ آندولن بھی تو چلا تھا نا کہ پیڑ بچاؤ
ہاں آندولن پیٹ بچ جاؤ پیڑ لگاؤ اور وہ کھیچڑ والا نہیں ہوتا ہے کتنا ہوتا امرت دیی والا جودھ پور میں
جی جی میں نے سنا تھا یہ میں نےا اپنی بکس میں پڑھا تھا کہ چپکو آدولن کو ہی چلاتا کہ عورتیں وہاں پہ پیڑ پر چپک جاتی ہیں اور وہ پیڑ پہ ایٹ لیسٹ کٹنے سے بچاتی ہیں
پڑا بھی ہے کتابوں میں بہت اچھی ہوورک ت وہ د وہ پیڑ کے لیے چپک کے اپنی جان دیتی
ہاں جان دے دیتی ہیں درخت کو بچاتی ہیں آج کل یہ چیزیں ہیں نہیں روزمرہ کی لائف میں لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پیسے کما رہے ہیں تو یہ چیزیں ڈیلی لائف میں لوگ بزی ہو گئے ہیں بیسکلی
وہی تو ہے نا کیونکہ دیکھو پانی نہیں ہوگا نا تو تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھو دنیا میں اپن آج جی رہے تو پانی سے جی رہے
بالکل پانی اور یار دیکھو دنیا میں جتنا ٹینٹی پرسینٹ پانی ہے
بالکل بالکل یہی تو ہے نا اب ہر چیز پانی پہ نربھر ہے
اب وہ کھارا پانی اسے ہم یوز بھی نہیں کرتے سکتے ہیں لیکن ہم جتنا ہو سکے پانی ایٹ لیسٹ سیو تو کر سکتے ہیں
صحیح ہے سح صحی ہے اور پانی سے دیکھو جوس وغیرہ ہی پانی سے بنتا ہے شربت وغیرہ بھی تو یہ ہے نا کہ ان کو کیا آنند ملتا ہے ان کو پینے سے
بالکل یار زندہ بھی تو پانی سے ہی رہے گا نا انسان اگر پانی نہیں پیے گا کہاں ہماری زندہ رہے گی ہم
آؤ پھر انشاء اللہ یہاں پرہ آؤ کبھی وزٹ کرو
چلو
تو آپ کو امن جوس پلائے محبت سے شربت پلائے
جی جی
یہ
انشاء اللہ انشاء اللہ
ان شاء بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے آپ اپ نے اتنا بتا وہ سمجھا انشاء اللہ بعد میں بت گی اللہ حافظ ایک منٹ رکنا دس منٹ تو ہو جان د